میں بھی ٹھیک ہوں
اور
صب نستے کی کو کچ میں ہی بیٹھی تھی سوچ رہی تھی ناشتے میں کیا بنا کیا بنا تو سوچ رہی ہوں ڈھوکلا اچھا میں ارے وہاں وہ انسیڈنس کتنا پیارا ہے آپ کا بھی ڈھوک لے گا میرا بھی رٹوک لیا میں نے کہ کل للاانگ نہاری
اچھا یہ کوئی انسیڈینس ن میری
جی آواز برییک ہو رہی ہے آپ کی
میں بول رہی ہوں ابواسییا
جی جی
بولی
دبئی
جی کیسے بناتی ہیں آپ بھوٹلا
میں میں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ج والاز
آپ تھوڑا نیٹورک پہ آ جے آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے
نیٹک پر سحش س رہا ہے
جی جی بھو کیسے بناتتی ہوں ب
سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم لوگ بیٹ انگریڈینٹ کے ساتھ اسٹارٹ کرتے تو ہم یادراد
جی کچھل مطلب گ تو میں نہیں ڈال دیا ار
ہاں جی
تو گڈ آفٹر نون اس کی بات
کچھ لوگ اس میں تینو ڈالتے ہیں تو کچھ لوگ بیکنگ سوڈا بیکنگ پاؤڈر دونوں ڈال دیتے میں تو انو ڈال دیتے کیوں انسٹنٹ بن جاتا
جی جی تو اس کو نا مطلب اس کو نا اچھے سے پھینٹ لیتے ہیں جب تک سب ڈیزالو نہ ہو ج جی ہلدی پؤڈلی تو وہ بنا کے رکھ لیتے پھر ہر ساری چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر لیتے جس سے لمس نہ بنے مطلب گٹھلیاں نہ بنے اس میں اور اور
جی
ا اور بیٹر کو پھر دس سے پندرہ منٹ کے ریسٹ کے لیے چھوڑ دی
اچھا اچھا
ہاں دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کریں گے مر کو ایک
اچسا آپ شیمر میں ب میں تو کوکر میں بنا دی تھی
ااں
جی
سب سے پہلے اور
ہاں تو وہ ڈال د اور پھر بارہ ت چ چلہا آپ یہاں پ ڈال کے دیکھ لائ ڈال دیکھ
جی میں تو نائف ڈال کے دیکھ لیتی ہوں
کو ٹھنڈا ہو ٹھنڈا
ہاں یہ کہ جب نارمل ٹمپریچر پہ ہو جائے تب نکالو تب یہ پراپر نکالتا ہے اگر گرم میں نکالو تو وہ چپکا ہو رہتا ہے ٹوٹ کے نکلتا ہے میں بھی ایسے ہی بناتی ہوں میں بھی اس میں اینو ڈال دیتی ہوں پہلے کہ میں بیسن کو چھان لی لیتی ہوں چنی سے ویسے مارکیٹ کا بیسن پتلا ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں چھان لیتی ہوں اندورے مدورے نہیں ہے اور اسے چھان کے بناؤ تو اسموتھ بنتا ہے نہیں چھان ہے نا تو اسے اسموتھ نہیں بنتا مجھے ایسا لگتا ہے پھر اس میں کچھ لوگ ہلدی ڈال دیتے تو میں کبھی ڈالتی ہوں نہیں ڈال کے اس تھوڑا سا نمک ڈال دیتی ہوں تینوں پیکٹ ڈال دیتی ہوں بس اور اس میں تھوڑا سا سب دہی ڈال دوں کچھ لوگ لہسن کی اور ادرک کی ڈالتے میں لہسن ادرک نہیں ڈال میں اس میں ڈائریکٹ
نہیں لہسن ادرک اور ہری مرچ
نہیں میں نہیں ڈالتی ادرک اور ہری مرچ میں اس کو ہے نا ناریل کی چٹنی کے ساتھ سرو کرتی ہوں تو اس کے ساتھ
ہاں اچھا لگتا ہے وہ سب کا اپنا اپنا طریقہ
جی
سب سے پہلے کیالتے ایک چھوٹا سا پین ہے اس میں دو ٹیبل اس تیل ڈال دوو میڈیم آج میں پھر اس میں رائی دانا
بھی ڈالتے ہیں کچھ لوگ
جی مایا اس کے نا اس میں سے آدھا کپ پانی اور ایک ٹیبلپون
جی جی بالکل جی
پورے
لیکن یہ نا آپ کو شکر کا تڑکا نہ آتے ٹائم ہے نا اس سے پہلے اس کیوب میں کٹ کر ل نا تو پھر تڑکا ڈالوں نا تو کیا ہے نا اندر تک سیھ جاتی ہے اس شتا نہیں تو پھر جی میں تو پہل کیا کرتی ہے اس کو اس کے کیوبس کٹ کر لیتی موٹے موٹے سے نائف سے پھر اس کے اوپر تڑکا ڈالو نا تو اندر پر بیٹھ جاتا ہے تڑکا
ہاں وہ
اکھلاام ناریل کی چٹنی کے ساتھ کھاؤ تو بہت پیارا لگتا ہے
ا وہ گسا مطب
جی ہ جی جی
ٹیسٹی ہی لگتا ہے
ایسے ہی اڈلی بھی فرائڈ اڈلی بھی ای پیٹ سی لگتی ہے
جی
فرائیڈ اڈلی
ہاں
پسند ہے آپ کو ف نہیں نارمل بھی ابھی کا جو پروسیجر ہوتا ہے نا مونگ کی دال اور چاول کا سوری اڑد کی دال چاول کا دہی اور نمک ڈال کے اس کو نائٹ رکھ دو رات میں رکھ دو صبح بنا دو اچھا فلا فی ہو جاتا ہے پھر اڈلی کے سانچے میں پہلے تو اس کو اڈلی بیک کر لو پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں اس کو بس الگ سے فرائی کر لیتی میں تھوڑا سا کیا بولتے ہیںسے رائس زیرہ ہری مرچی تھوڑی سی ہلدی ڈال دوں م اس کو تڑکا لگا کے پھر اس کی جو اڈلی ہے آپ کی اسی تڑکے والے پین میں پلٹ کے اوپر نیچے گھما دو پھر اوپر سے نیمبو ڈال دو اور ناریل کی چٹنی کے ساتھ خوون بہت اچھے ناریل کی چٹنی تو مجھے اتنی پسند ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ناریل کی چٹنی اگر مجھے مل جائے تو میں تو بریڈ میں لگ کےھاتی ہوں کتی پس سینڈوچ میں بناؤں گی لیکن میں اس میں بڑی بڑی جو بریڈ آتی ہے نا سویٹ بریڈ یا نارمل بریڈ جو اس کی بھی ٹوٹ کے ساتھ چائے ساتھ ہو وہو والی بریڈ میںا کیا ناریل کی چٹنی لگاؤ اوپر سے چیز سلائس بس دوسری سلائس رکھ کے کھا دو اتنا پسند ہے مجھے ج آروگیہ چٹنی نپ
آپ جس نات ناد کی چ نہیں
ناریل کی چٹنی اچھا آپ اس میں بگار بھی لگاتی ہوںی ن ناریل کی چٹنی میں
جی جی ناریل چٹنی بگھار لگاتی ہوں میں زیرہ رائی کڑی پتا
اچھا تو کیا بولتے گس ک
جی
میں نے سنا وہ کچھ لوگ ایسے ہی بھی کھاتے ہیں چٹنی
ہاں کچھ لوگ ہے نا اس میں لسن کچھ پڑھتا تو نہیں ہے زیادہ چیزیں اس میں جو ناریل کی جو کوکونٹ نہیں آتی وہ ہر وہ جو مندروں میں سڑ کھائے جاتے ہیں ناریل کو لے کے چھوٹے چھوے کیوبس کر کہ مکسر میں تاکہ ریز بھی پس جائیں اسی میں لسن ہری مرچ بچے اور کیا بولتے ہیں مونگ پھلی کے دانے وہ ڈال کے پیس لو اور پھر اسی میں تھوڑا سا بٹن ڈال دو اسی میں اگر آپ نے تڑکا نہیں لگا رہے نا تو اس میں آپ تھوڑی سی بٹ کٹرا ڈال دو اور نیمبو ڈال دو ایک نمبر کا بنتا ہے تو تڑکے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس میں ہماں
اچھا میں تو کس طرح بن چٹنی تازہ
جی چیین
سچ ازا ک ہری مرچ ار ن پانڈ آ تو نکالو کر نکال کر
جی
مڈ لائی د لگو تل میں پپ اپ ج گا دال لگو گولڈین ب وہ کوک ن ٹیکنک پر ڈ چلے ٹھیک ہے آپ ٹرائی کریے گا ہے نا چ لیے اپنا خیال رکھیں ہیں ٹھیک ہے بائے ٹ